ہلو
ہیلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سب خیریت ہے
سب خریت ہے
بہت بڑھیا مافل ہاں بولیے آپ کہاں پہ ہیں ایں
ہم گھر میں ہیں
او کچھ کام کر رہے ہیں کیا
سوٹ
سوتل ہے
س توال ہے اچھا
ہی
یہ دس بجے والا ٹرین کتنا بجے آتا ہے جگدیش پور
کہاں سے کہاں
دس بجے والا ٹرین یہ مد گریس سے مدھو پور جو جاتی ہے
اور نو بج کر پینتالیس منٹ میں
نو بج کے پینتالیس منٹ مطلب جگدیش پول بھول جاتے ہے نا
ہاں
ہم کو جانا ہے گریےری
یڈیوو اس کا مڑیا گھمانا پڑے گا
اچھا وہ گریڈ نا مطلب گری ڈی سے آتی ہے تو ہم کو جگدیش پور میں چڑھ کے جانا ہے مادھو پور اور مادھو پور سے پھر جانا ہے دلی تو ج مادھو پور میں کتنا بجے ٹرین ملے گا
مدوپور میں گگیارہ پچپن
گیارہ پچپن دللی کا نا
ہاں
کتنا کلو میٹر ہوگا دلی مادھو پور سے
ہوگاد چار کلو میٹر چ
کتنا کلو میٹر
دو چار ہزار لگ بھگ لگ بھگ دو ہزار کلو میٹر لگ بھگ لگ بھگ
لگ بگ لگ ب دو ہزار نہیں دو ہزار کلو میٹر تو یہ ممبئی ہے انیس سو کلو میٹر
تو دلی کو آپ چھوڑ دیجے ممبائی وال ل کا
کیا والا
دللی کیال جا رہا ہیں دللی میں کچھ نہیں ممبئی چل جائیے
نہیں نہیں نہیں ہم کو دللی جانا ہے پہلے
دللی جانا ہے
جی
ہ اور دللی سے پھر کہاں جانا ہے
بس وہیں دلی دلی سے پھر ایئرپورٹ میں جانا ہے ایئرپورٹ سے جانا ہم کو دبئی
تو دبئی میں کیا کس کو دپ دیجیے گاں تو بھیا
دبے جا رہے ہیں بھائی گھومنے
اچھا چب جائیے
او تو وہی پوچھ رہے ہیں مطلب دلی کا ٹرین کتنا بجے ہے مدھو پور میں ساڑھے گیارہ بجے نا
وہ تو اسٹیشن میں پتا کرنا پڑے گا وہاں کونٹر
ہ تو آپ کو جانکاری رہتا ہوگا نا
ہم اسٹیشن ماسٹر تھ بھی نہیں
جی تو پھر آپ کو اتنا جانکاری نہ ہے کہ مادھو پور میں دللی کا ٹرین کتنا بجے ہوگا
اتنا جانکاری ہے ہوگا اگر جسے ہمٹیشن ماسٹر بن جائیں گے
تاب ہے نا
تب ہم اسٹیشن ماسٹر بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں
اچھا کتنا دن سے اب تیاری کر رہے ہیں
لگ بگ چار سال سے
ہر سال سے تو ابھی آپ گریجویشن میں ہے نا
گریجویشن میرا کمپلیٹ ہو کےیا ہم کے تیاری کر رہے ہیں
تو تو ابھی آپ کہیں ایڈمیشن کرائیں کہ نہیں
نہیں اسٹ سب ماسٹر ہی بن جائیں گے بہت آدمی ہم کو پوچھتا ہے
ا ٹرین کے بارے میں نا
ٹرین کے بعد ہیںیںے
اچھا
اس لیے ہم بھی سوچ لے ہیں کہ اسٹیشن ماسٹر بنے گائیں گے
ہاں تو سرکاری پیسہ بھی آئے گا
ا فریم سب فری میں پوچھتا ہے ابھی بع میں ٹھیک ہے پیسہ ہم کو ملے گا سرکاری طرف سے
ہاں کچھ نہیں کبھی مل جائے گا
ہوں
اھا کتنا کلو میٹر ہے پھر بھی مادھو پور سے ٹائم کتنا لگتا ہے جانے میں
کہاں کہاں کے لیے
دی دی جائیے گا دوسرا جگہ نہیں
نہیں نہیں نہیں ہم پوچھ رہے ہیں دلی جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا
دلی کوم تو ناپ
پھر بھی چوبیس گھنٹہ
چویس گھٹا بس ساید س نتا ا چیس گھٹہ
چوبیس گھنٹہ تو پھر دلی سے ہم کو ایئر پورٹ پہ جانا پڑے گا وہاں سے پھر فلائٹ پکڑ کے دبئی جانا پڑے گا
تو ب ایرپورٹ والا ا بھی ماسٹر ف نہیں بنے سٹییشن ماسٹر تو بڑھنے والے ہیں لن ایئرپورٹ والا یہاں سے جب ہم ریٹائر کرے ہیں
اچھا
تو وہیں جا گے ہم اب وہکیں گے
ایئرپورٹ ماسٹر نا
ہوں بھی کچھ دن کے بعد سب ٹرین کو چھوڑ کے جہاز کے بارے میںچ پوچھنے والے ہوں
نہیں تو آپ کو تو نہیں اسٹیشن ماسٹر اب بنے ہی نہیں ہے تو ریٹائر ابھی اتنا جلدی کیسے ہو جائےے گا
بنےیں گے ن ریٹائر یہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے ہم وہیں جا کے بیٹھ جائیں
ڈائریکٹ ایئرپورٹ میں ہے نا
ہاں
تو اس کا مطلب آپ کو نالج بھی اچھا ہوگا پڑھائی ل جد تز سب کچھ تھا اسی لیے
آاں
ہاں مطلب آپ سماج کو دیکھ کے ہی نا
ہاں
ہاں تو ابھی آپ کے گھر طرف بارش ہو رہا ہے کیا
نہیں بارش نہیں رہا سب چت پڑتی ہے
بادل چھایا ہوا ہے لیکن نا
وہ چھالے رہے گا خالی پڑے گا نہیںا
ہاں ابھی برسات کا موسم ہے کھیتی کرنے کا دن آ گیا ہے
کتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں خالی دبئی اور دللی جا رہا ہیں
ہم لوگ کھیتی نہیں کرتے ہیں
کیا کھاتے ہیں
ہم لوگ کھیتی نہیں کرتے ہیں یہی بڑا بڑا بجنس ہے
کون سی بزنس ہے
ہاں بھائی پیٹرول پمپ ہے فیکٹری ہے یہ موب فیکٹری میرا یہ ہے موا فیکٹری جو جگدیش پور میں ہے نا
اگر یہ تو تیرہ ہی ہے اگر جد تیرا ہی ہے یہ مبا بھی
ہاں
تو ہم سے کہے پوچھ رہے ہیں کتنا منییجر ہوگا وہاں سے پوچھیے
نہیں وہ مینیجر سرب سب ڈپٹی میں لگا ہوا ہے
ہاں ہ
مینیجر سرب سب ڈپٹی میں لگا ہے
ہوں
ہوں نہیں آپ کا نمبر ہم کو ملا کہیں سے کہ انہس کو کال کر کے پوچھ لیجے اس کو ہر چیز پت ہوتا ہے ٹرین کے بارے میں اسٹیشن کے بارے میں ٹائم کتنا لگتا ہے کہاں جانے میں کتنا بجے ٹرین اسٹیشن پہ آتی ہے
ہاں تو دللیی باہر نہیں جانتا لے ممبئی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ممبئی میں ا کل شام میں گاڑی ہے اس میں چڑھ جائےے کل سامنے
اور کل شام میں یعنی سنڈے کو کتنا بجے گاڑی ہے
اگر دن نیچے جگہ نہیں ملے گا تو اوپر مل ج
ہ ہ نہیں آپ مذاق تھوڑا کر رہے ہیں میں
چڑ جائیے اپنے ٹرین پہنچا دے گا وہ کتنا بجے
اچھا ہاں وہ چار جانے سے تو پہنچا ہی دے گا
نہیں اوپر میں چڑھنے سے تٹکٹ لگے گا نا ب
ٹرین کا اوپر میں اچھا ہم کیسے چڑھیں گے بتائیے
ہو تھر کہ گرڈ مدوپور مجھے ٹرین جوٹل اس میں تو بہت آدمی چڑھتا بھی ہے ابھی تو الیکٹرک الیکٹریری والا لگا دیا اسی لیے نہ چڑھتا ہے پہلے تو ڈیزل والا چلتا تو اس بہت آدمی چڑھتا تھا اس اسی طرح اس طرح سے بھی چڑھ سکتے ہیں
ہاں پہلے وہ ڈبلو ڈی جی تھا نا اسی لیے اس میں چڑھتا تھا ڈیزل والا اچھا
کہاں جانا ہے آپ کو دی جانا ہے کہ ممبئی جانا ہے کہ کلکتہ جانا ہے
ہم کو جانا ہے ابھی دلی جانا ہے دی سے پھر فلائٹ پکڑ کے دبئی روانہ ہونا ہے اسی لیے میں آپ کو کال کیا کسی نے آپ کا نمبر ہم کو دیا اس بولا کہ انیں کو کال کر کے پوچھ لو
ہاں
بولا کہ کیا بلا
وہاں کرتے کیا ہیں وہاں دبئی میں
دبئی میں
ہاں
دبئی میں وہ ہم لوگ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں
کون جگہ گھومے گ
نہیں دبئی میں
ہاں
دبئی میں ہی گھومیں گے
جگہ کون جگہ گھومنا ہے
پورا دبئی گھومنا ہے بس
جگہ کا نام بتائیے پہلے
کیا اتنا نام معلوم نہیں ہے
کیسے گھومے گا ہ
وہاں پہ کیونکہ وہاں کا نیم بہت اچھا ہے نا
وہ کیسے گھمیے گا وہاں جگہ کا نام نہ پتا ہے کیسے گھمیے گا
کیا بولتے ہیں اس کو یہ
چل جائے گی
انڈولی
ہاں
کھنڈولی کدھر پڑتا ہے
گرڈی کے بگل میں
گریڈی تو نہیں ہے
نہیں تو ایک جگہ اور ہے وہاں چل جائیے بوڑھا ہے
اچھا بڑھے بڑھے مندر نا پہاڑ میں مندر ہے
ہوں
اچھا ہاں وہ بھی بہت اچھا ہے گھومنے کے لیے
ہاں
آدمی لوگ وہاں جاتے رہتا ہے گھومنے بڑھائی کھنڈولی ڈیم پارک
بوڑھے میں بیٹھ جائیے وہاں بیچ پہاڑ میں
کیا بولاے
بیچ پہاڑ میں بیٹھ جائیے اور وہیں کھائیے کچھ
ا ہاں
اتنا اچھا لگے گا
ہاں اونچا پہاڑ بھی ہے اور چاروں طرف نظارہ دیکھیے نا
آاں
اور چاروں طرف نظارہ دیکھیے
ہاں
ٹھیک ہے تو
بوڑھے جائیے گا تھا ابھی ہم چل جائیں گے بولیے
اچھا ٹھیک ہے ساتھ میں چل جائیں گے دونوں
آپ دللی والا چھوڑ دیجے پہلے بوڑھے گھوم لیجے اس کے بعس وہاں چ